و ععلیکم السلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو کیا ٹھیک ہے آپ اچھے سے
میں پوچھ رہی ہوں آب ٹھیک ہے
ہاں ب ب جے میں نے ٹھیک ہوں میں
اچھا وہاں گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ بھی سب ٹھیک ہے پر ہاں ب
کؤناا کوا
س پسبٹ کے کیا ہووسا
آب تھوڑا سا زور سے مطلب بات کریں گے نا
میں تو سیدھھی ہی بات کروں اب صاف آ رہی ہے ہاں
جی ہ ج ایسے ہی ایسے ہی اب آپ تھوڑی اچھی بات
چلیے پھر ٹھیک ہے پھر اچھی بات ہے ے اور گھر میں سب ہاں کیا بول رہے
گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں گھر پہ بھی سب بھی ٹھیک ہے ش اللہ آپ ہی سنا آپ نے کھانا وانا کھایا آامنے کو کھایا الحمد للہ اچھا ٹھیک ٹھیک چلیے اچھی بات ہے اچھی بات ہے تو کیا کر رہے ابھی سخت ہاں کیا آئے تھے ہاں آئے تھے تھوڑے مہمان آئے تھے سی سی آئی تھی
اچھا ٹھیک
ہاں اور بتائیے آپ ہاں
جی جی
کیا بول رہے آپ ہ تو کیا کیا آپ نے آپ کی آپ کی وہی میں کہ نا آپ کے گھر پہ مہمان آئے تھے
ہاں کشمیر میں تو ہمارے گھر آتے ہی رہتے ہیں
اچھا ٹھیک ٹھیک
مجھے لگا بہار لوگ کام کرنے کوتے تو وہاں زیادہ لوگ ہوتے
وہی رکھ رہا ہوں ہاں کیا بول رہا
کشمی اتنی ہوتی ہے کہ کشمیر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ وہاں کام آتے ہیں
اچھا اتنی گرمی ہوتی ہے وہاں پر بہار میں
ہاں ہاں ہاں بوتا آپ کو گھر داں کیا ہوتا ہے ان کو کیوں نہیں پہلے ہی کرتے ہو باندو
میں
کیا بول رہا ہو
اگر آپ کو دد کا اپ کیا آواز اتنی اچھے سے نہیں آ رہی آ رہی ہے
اچھا ٹھیک ہاں بتاؤ کیا بول رہے تھے آپو
بس
ہ کیا
تیسیی جو ہوتا مت لگاؤ
مجھے نہیں آیا اس کو وہ رکھنا مجھے نہیں رکھنا ہے وہ رکھنا اس کو وہ اس کو وہ پٹی وٹی کیا ہے میں کہہ رہا تھا اس کو وہی میں مرغا بند کرنے گیا تھا
وہی آپ کیا آپ میں وہی بول رہی تھی کہ آواز اتنی نہیں آ رہی تھی جتنی
اچھا ہم تھ تھاؤ توو یہ پورٹ تگ تؤن پوٹ تھؤ توومس پٹ رکھو اس کو مرغے کو میں نے بند کیا اس کو مگر وہ پٹ نہیں رہ رہی ہے اس کو
جی جی ا ڈر بپم
کیا کر رہی تھی ہوں
کیا بول رہے ہو آپ ہاں ہاں کیا اپنے کھان مجھے ب تو آپ نے کھانا وانا کھایا
ہم نے تو کا ہے میں نے یہ بات چیز ہم نے پہلے ہی کی ہے
وہی میں کہہ رہا تھا نا ہاں پھر تو آپ کے یہاں کون آپ کے یہاں مہمان کون آ
ہاں میری معافی آ چکی ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک تو پھر کیا کیا آپ نے اپنی ماسی کے ساتھ گھومے وومے کھانا کھایا وانا کھایا
کھانا تو کانا چائے پیتیی مگر ہاں پ نہیں گس ج
کیا کیا گ رہے آپ ہاں
ڈال
کیا
ہم دارگاہ گس رہ
اچا درگاہ گی ج آپ ٹھیک
جی جی
پھر کیا کیا وہاں پر
کیا کیا کچھ نہیں صحی گھوم رہے تھے آپ کو پت ہی ہے پھر
ہاں ہاں وہ تو پتا ہی ہے
اور ایک چیز لگے ہیں
اچھا ٹھیک پھر گھمائے انہوں نے سب جگہ آپ کو وہاں سے
جی جو اب جانا ہے دکان پہ لاؤ پ کچھ ت واپس آتے ہو وات کر کے کھا
ہ ٹھیک ٹھیک پھر تو ایسسی ہی مطلب لایا بھی لایا بھی کوئی چیز یا پھر ایسی گھما کے مطلب پوری جگہ گھما کے پھر ایسا ہی ہے خالی ہاتھھی واپس آ گئے ہاں
کچھ وہ بیڑ کر کچ لنا چاہی
اچھا ٹھیک
اور بھی کچھ چیزیں ل نہیں گیا
اچھا ٹھیک ٹھیک
ب
ایسی ایک دو چیزیں لے کر ہی واپس آ گیا ت کہ لگتا ہے کہ کچھ خاص ان کو جو ہے پسند نہیں آئے ہیں وہاں پر چیزیں
جی بس وہاں چالو آ
چلوایا تھا خی نے
جی جی
کتنا چلو ہے اچھا
ہاں
تو پھر مطلب کیا کیا پھر آپ کو کھلایا بلا ہے کچھ یسر ایسی ہی کھائے پیئے بغیر ہی آ گئے واپس سر گار
اچھا اچھا کر آ نہیں
ہوں
ہم نے کھائے آ پ
اچھا آلو کی وہ سبزی کھائی آلو کی
جی
اچھا کیا کھائی
سبزی
اچھا تو اور کیا ہے ہ
چٹنی ہوتی ہے نا وہ
ہاں چٹنی کے ساتھ وہ جو آلو آتے ہیں جی جی ہاں صحی بات صحیح بات ہے وہ بھی کھائی ہوگی اچھا ٹھیک ٹھیک تو وہ بھی وہ بھی آپ لوگوں نے کھائی ہوں ہوں
ہوں ی ہاں اچھا مزہ ہے نہیں ٹھیک ب
مزایا اس میں پھر کھانے میں
ہاں مذہ تو ایا ویسے مجھ کہ آپ لوگ کو م گرمی ہے نا بہار
ہاں نہیں کشمیر میں تو اس وقت بہت زیادہ گرمی ہے ابھی جو آج بھی ہے ہمارے سری نگر میں ہاں
کیا بولتے ہیں جو بھی بولتے ہیں آپ جہاں رہتے ہیں وہاں بات کیجے آپ
وہیں کی تو میں نے بات کی کشمیر میں ہی میں رہتا ہوں تو وہیں کی جو میں بات کر رہا ہوں نا
اچھا جیسا ہاں مجھے اب کے لگا کے بہار کی ہے
اچھا نہیں نہیں میں تو کشمیر سے ہی ہوں جی میں اوریجنیلی کشمیر سے یوں جی جی جی ہم اس خوبصورت ماحول میں رہنے کو پڑتا ہے تو اس میں مطلب کیا یہ بول سکتے ہے آپ کو تو سمجھ نہیں آتا ہوگا یاں جی زور سے بولیے نا تھوڑا ہاں زور سے تو میں کیا ہی بول دوں گا مطلب آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے ن کیونک یہ ماحول تھوڑا آپ کے لیے زیادہ ہی کچھ خوبص بنجاتا ہیں اپ ہمیں کوئی شیر و شایر نہیں شعر و شاعری تو میں سنا لیتا ہوں مگر آپ کے جو ہے مصروف بہت زیادہ بڑھ چکی ہے تو اس سلسلے میں آپ کو شعر و شاعری سمجھ آئے گی آپ کو وہ شعر و شاعری سے سمجھ نہیں آئے گی تو اس کا تو میں کچھ پورا مطلب بتا بھی نہیں سکتا نا تو اس سلسلے کیا جی جی کیا بول رہے آپ ہ کیا
آ ہو میر در کے س مند ہے
اچھا او ہوو ہو اپ نے تو شعر و شاعری شاعری شروع کر دی
آپ جی جی کیی ہے نا جی
ج کیا کرتے واہ واہ جی جی واہ واہ واہ واہ واہ واہ
قانون ہے بر کے سبھ ہے
او ہوو ہو واہ واہ واہ واہ واہ واہ ہوں جی بس اتنا ہی ایک لائن ارے یہ یہ شہر تھا کہ کیا تھا یہ کیا بولا کہ آنکھوں میں کیا قانو میں کن آنکھوں میں بھرا ہوا سمندر وہ کیا ہو گیا ہاں
اچھا ٹھیک ہے اب آپ ہی کوئی شعر و شاعریااں سنائیے
چلیے ٹھیک ہے اب آپ اتنا جو ز ہے زور کر ہی رہیے تو اب میرے جیسا بڑا شاعر جو ہے آپ کے لیے کچھ شہر بھی سنا ہی لیتا ہے آپ مطلب تھوڑا آپ کو قسمت والا بھی بنا دیں گے کیوں کیا آج آپ کی قسمت تھوڑی کھل جکی کیا آپ میری شر سن میری شر سننے کو ہے تو آپ کی تھوڑی قسمت بھی جو ہے کھل چکی ہے نا اس سے سلسلے میں تو چلیے سنیے تو کہتے ہیں کہ سیر کر دنیا کے کی گافلی زندگی پھر کہاں سیر کر دنیا کی پھر قافل زندگی پھر کب کہاں یہ زندگی اور کچھ رہی تو یہ جوانی پھر کہاں جی جی جی جی بتائیے بتائیے بتائیے
کرنے کو تو بہت کچھ کیا ہے
او ہو کرنے کو تو بہت کچھ ہے واہ واہ واہ واہ او ہو ہو ہو کرنے کو تو بہت کچھ کر سکتے ہیں پر کچھ کر نہیں پا رہے یہ بھی میرے عمدہ شہروں میں گنا جاتا ہے یہ میرا ہی شہر ہے آپ میرا ہی شہل مجھے ہی سنا رہے ہے جی جی جی مجھے لگتا ہے اچھا کیا پر کیا اپ چرا رہے ہیں میری میں ہی آپ کی شاعری چرا رہا ہوں آپ بڑے اس شایار کو ہی بول رہے ہیں کہ وہ آپ
مجھے لگ رہا ہے اپ تو تلے ہو رہے ہیں
میں توتلا ہو رہا ہوں
جی جی
نہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ میری آواز تو مجھے لگتا ہے آپ کو صاف آ ہی رہی ہوگی آ رہی ہے صاف
مجھے تو صاف آ رہی ہے مجھے لگتا آپ مہس پی کر کے او
ہمارا وقت بھی جو ابھی اختتام ہوتا ہے تو آپ سے پھر سے باتیں ہوتی ہوتی رہے گی شاعری کے متعلق بھی باقی کے متعلق بھی تو پھر چلیے پھر بیٹھیے اللہ حافظ کانوں میں ہےانوں میں ہےم کیا ہے قانون میں اب کیا ہی مطلب کیا الفاظ الفاظ استعمال کر ف ارے بیٹھیے بیٹھیے اللہ حافظ